ہلو
اور ٹھیک ہو
ہاں آج کتنی ٹھنڈی ہے
مجھے لگتا ہے اس حساب سے آپ مجھے لگتا ہے رات کے دو بجے سوتی ہوں گی
ہوں نہیں یار تم اتنا نہیں
آرام بھی کیا کرو پہلے خود کا یہ ہے خود کا آرام اس کے بعد سب کچھ
آپ کے لیے کیوں میں سوچا ا گر پھر پیمنٹ ہوگی تو اچھے سے آئے گی
ہوں جی
یہ ٹنتھ ہے نا
ہاں
اچ اور س
کچھ اچھے سا ڈسکس کریں گے
کیا کرنا ہے ڈسکس یہ بتاؤ کتنی سوٹس لائی
سوٹس میں نے کچھ اتنے بھی نہیں لائے لگ بگ سیون ڈیز میں سمجھو تین لائے آلریڈی مجھے ہے نا تھوڑی بہت سیکھ
اچھا ٹھیک ہے
ہاں آب یہ انینگڑایا مت لو اس ٹائم بات کرو اچھیے سے ورنا منہ میں انگلیاں ڈالوں گی انگڑائیاں کرتے ٹائم پھر اورس وہ جو تین سوٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بھی چار پانچ لاے
ہاں تو اور کیا
ہلو
مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ
کیا
کب مطلب اب پہلے والے کے لگاؤ گی تو اپ واپس لگاؤ گی یہ نئے والی بھی لگاؤ مطلب پہلے والی بھی لگاؤ گی نئے بھی لگاؤ گی
ہاں وہ بھی نئے ہی ہے نا مجھے سیون ڈیز والے وہ بھی ایسے نا سیکے جو جو ان اسٹیچ جو جو انس ٹیچ تھے نا وہ اس نے اس کی بہن نے لیے تھے چوری اور جو اسٹیچڈ تھے نا وہ مت اس کو آتے وہ موٹی تھی نا مجھ سے تو وہ اس کو نہیں پہنچتے تو وہ اس کو ضائع ہو جاتے وہ اس نے رکھے تھے ایسے ہی جو جو مجھے سیکے تھے اور جو زیادہ ہیوی ہیوی تھے نا مجھے سی سی مط
جی وہ کیوں لگاتی تھی آپ کے کپڑے
مطلب جو س میں نے سیے تھے نا وہ اس کو کہاں پہنچتے تھے تھے اس نے وہ والے لیے ہیں جو انسٹیچڈ تھے
میں نے بولا اس کو نہیں دے جاتا دیتا تھا اپنا ہسبینڈ پا پیسے وغیرہ
اس نے چوری کیے ہیں نا اس نے اس نے مفت کا مال سمجھ کے اٹھا لیے ہیں انسٹیچڈ والے سوچا ہوگا مجھے کیا ہے مجھے اٹھانے ہیں مجھے فائدہ آئے گا اور اس میں مجھے جو انسٹچڈ والے ہیں نا وہ ہیوی ہیوی سوٹ تھے اس م میں مخمل والے تھے بہت ہیوی تھے وہ
چلو آپ کو اللہ تعالی اور اس سے زیادہ نوازے گا
ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ
آپ کو یہ کون سی بات ہے اللہ کے
ہاں صحیح ہے اس کو بس اتنا ہی رہے گا آپ دیکھ ہاں اس کو بس اتنا ہی رہے
لینے والا کچھ نہیں ہوتا چلو چھوڑو اس بات کو یہ بتاؤ مجھے رات بھر مجھے یاد رہے گا تم نے میری فیوریٹ سبزی کھائی نزدیک ہوتی ناں منہ سے نوچ لیتی وہ
ہاں مجھے پتا ہے نزدیک ہوتی تو میں نے لایا ہوتا ٹور پیالے میں آپ کے لیے
ہاں وہ تو ہے نہ اب آئیں گے ناں انشاء اللہ
گیا تھا آج
ٹمٹر پنیر
اچھا ٹھیک بہت اچھی ہے میری فیوریٹ ہے مگر میں نہیں اب زیادہ کھا پاتی ہوں پنیر مجھے ہے ناں مائگرین کی پرابلم اس وجہ سے مجھے پھر ہیڈ ایک رہ پت بہت زیادہ مجھے ڈاکٹر نے پنیر بند کیے ہیں مائگ
اچھا ہوں آپ بولا دیدی کو ہم کل آ رہے ہیں
ہاں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے وہ بہت خوش ہے نورالعین جان بھی بہت خوش ہے چھوٹی ماسی آپ آ رہی ہو کب آؤ گی کتنے بجے آؤ گی کتنے دن بیٹھنا ہے
خوش ہوں گی پھر اس کو بھی تیاری ویاری کرنی پڑی ہوگی پڑ تی ہوگی ناں کھانے وانے کی
ارے ان کو کیا ہے ہم نہیں ان کو زیادہ کرکے تکلیف پکا ہے کہ ایک یہ سبزی وغیرہ زیادہ نہیں ہے آپ کہ آپ دیدی کو بارہ تیرہ سال ہو گئے تو آپ تھوڑی یہ ہے ویسے وہ مطلب کبھی یہ نہیں دیتے ہیں مگر اب فار اتنی فارملٹی تو نہیں ناں ہے ایسے او پکاتی ہے ایک دو پکوان پکاتی پکاتی ہے ٹماٹر پہ یہ چکن یا پیاز یا کچھ اور پکائی دو دو تو وہ پکا مگر ہم بولیں گے نہیں اتنا مت کرو پھر لگتا ہے عجیب
ہاں اور کیا
ہوں اصل میں میں نے ان کو بولا تھا یہاں پہ آنے کے لیے انہوں نے نہیں مانا بولا آپ ہی آ جاؤ وہ سوچ رہے ہوں گے اب اس بچاری کو خرچہ وغیرہ ہوگا اس ٹائم تو انہوں نے مانا ہی نہیں انہوں نے بولا نہیں آپ لوگ ہی آ جاؤ دو تین دنوں تک اب آپ کی بھی چھٹی ہوگئی آپ بھی کہیں نہیں جاتی ہو اور ممی بھی آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں آ جاؤ تو تھوڑا سا ہوجائے گا اب میرا بھی مائنڈ فری ہے کہ مجھے مجھے نئی ڈیوٹی پہ جانا ہے مجھے یہاں نہیں جانا ہے وہاں نہیں جانا تو اس وجہ سے میں ہاں مائنڈ تھوڑا میرا ہو گیا ناں ریلیکس آج ا مطلب مجھے ٹھیک ہے تھی سیرپ تھا وہ پریشانی رہتی تھی واٹس ایپ پہ بار بار رہ ہوں
پھر انیں دنوں میں آ جانا میرے پاس مما کی بھی ٹینشن نہیں ہے ایک دن آ جاؤ میرے پاس
ہاں میں آؤں گی نا میں آؤں گی بیچ میں نظر دینے کے لیے ایک دو گھنٹے کے لیے میں ضروری آؤں گی میں آؤں گی ضرور
میں کہتی ہوں آپ کو جانا ہے نا دیدی کے گھر وہی سے ٹائم ن کالو
ہاں وہی وہی کروں گی دیکھوں گی وہی سے ہی دیکھتی ہوں
تو آ جانا
دیکھتی ہوں ابھی پورا پورا نہیں پتا ہے ابھی پورا پرومیس نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے بولا تھا فاطمہ سے پرامیس کیا تھا ہم جائیں گے پرسوں اب کی بھی چھٹی ہو گئی ایکسٹینڈ تو ہم جائیں گے کہیں درگاہ ورگاہ جائیں گے گھومنے کے لیے دیدی ہے ممی اب وہ لوگ تو نہیں مانتے ہیں اب اگر مانیں گے تو پھر اچھا ہے پھر جاتے تھوڑا سا ہو جاتا یہ
ہاں اگر نہیں گئی تو فاطمہ کو بھی یہیں لے آنا ٹھیک ہے
میں لاؤنگی اسکو پھر اپنے ساتھ
ہاں اس کا نام نور بن ہے یا فاطمہ ہے
اس کا نام نورین فاطمہ ہے اس کو خالی فاطمہ تھا پھر انھوں نے بولا کہ اس کو خالی فاطمہ پہلے آنا چاہے اس کے ساتھ کچھ اور پھر رکھا اس کو پھوفی نے نورین فاطمہ
اچھا ٹھیک
آدھے لوگ فاطمہ بولتے ہیں آدھے لوگ نورین بولتے
اب آپ نے میرے کالز بھی ریسیو کی نا شاید اس پہ
آپ کی کالس
ہاں کی نہ وہ آپ کی پہلے پھر جب آپ کے ٹاسکس آئے تو میں نے آپ کے کئے
ہاں ہاں ہاں
ہاں
ہاں
یہاں سے بھی لیا کرو کال وہاں سے بھی آئیں گے فی الحال پہلے تم اپنے ختم کرو پھر میری کالس یہاں سے لے لینا
ٹھیک ہے دوسرے نمبر سے
ہاں
ٹھیک ہے اب اس کا کیا پروسیجر ہے اس کے بعد
کچھ نہیں یہی ہے سیم سیم دوسرے نمبر پہ کرنا ہے
اس کے بعد نہیں وہ مطلب مانگتے پروسیجر کہ کس نہیں مطلب وہ مجھے پتہ ہے مگر اس کا پروسیجر کیا ہے اس کی پیمنٹس کیسے آئے گی
وہ آپ کو خود آئیں گی آپ ڈرو مت مجھ تک رکھو
مطلب پرسییجر کیا ہو تا اسکا اکاؤنٹ ڈیٹیلس تواں پہ دینی ہوتی ہے پیمنٹس میں جا کے
بد میں دکھاؤں گی نہ ت اب ہاں دکھاؤں گی مت کو ڈرو کیا ہو گیا ہے آپ کو
نہیں ڈر نہیں رہی ہوں میں بول رہی ہوں کہ کیسے کیا اگر ایک بار مجھے ہوتا نا تھوڑا سا بھی مطلب وہ میں مجھے پھر سمجھ آئے گی کہ نہیں صحیح
تول مت بنو
قسم سے اگر مجھے مطلب نہ مجھے دلی بھی نہیں ہوتا ہے صحیح میں یہ ہے سچ ہے مطلب اس بات مجھے یقین نہیں ہی نہیں ہوتا ہے
مت ہونے دو میں کیا کر سکتی ہوں اگر میں ویسی لڑکی ہوتی آپ نہ چھپاتی
میری مما استنی دعائے کرتی ہے اللہ کہ قسم میری مما دعایے دے رہی ہے قسم خدا کی
ہوتی نا تو میں چھپاتی آپ سے باتیں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہے مجھے کچھ نہیں آیا میں نے کچھ نہیں کمایا یا مجھے
ہمم نہیں مجھے پتا آپ کی وہ نیت ہی نہیں ہے اسی لیے تو آپ کامیاب ہونا وارنا کون گھر بیٹھ کے آپ کو اللہ تعالی اچھا آپ کو کس نے اس کا یہ دیا آپ کو کیسے یہ یہ ہوا
مجھے آن لائن ورک کرتے ہوئے پتا نہیں کتنے سال ہو گئے
اچھا
بیچ بیچ میں کبھی وہ کبھی یہ کبھی کچھ کبھی کچھ یہی پہ ہیں ہم سب ایک بہو
اچھا
وہ اسی کی وجہ سے ایک بات ہے نا وہ ہم ہنستے کھیلتے ہیں نا ہر کسی کے ساتھ
ہاں مجھے پتا ہے
اللہ نے ڈ کے لکھا ہوتا ہے وھو ہمم
صحیح بات ہے وہ تو ہے ابھی مجھے ابھی فون کر رہا تھا اسے بولا کرو کرو ریسیو پہلے بینا کا فون کوئی بات نہیں ہے اس نے فر نہیں چھوڑا
انشاء اللہ پتہ چلے گا نا کل یا پر انشاء اللہ پتا چلے گا نا کہ پیمنٹ آئے وہ اتنا خوش ہوگیا
سب سے
وہ اتنا خوش ہوگا
میں بہت ایکسائٹیڈ ہوںلہ خدا ہے آپ فی الحال یہ رہنی چاہے یہ آللہ ہی یہ رہہنی
کل میں نے تین ہزار تو لیے اکاؤنٹ میں آ گئے ابھی وں ٹیوزڈے کے دن شاید پیمنٹ پھر سے ہوگی یا کل ہی مت کریں گے
اچھا ٹھیک
یہ پہلے ہی ہوتا ہے نا تو میں دکھاؤں گی نا بعد میں یہاں پہ بولنا منع ہے اور سناؤ
ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک
لیکن بہت اچھا کام ہے کاریا ہمارے بارے میں بہت سوچ رہا ہے یہ گورنمنٹ بیسڈ کام ہے بہت اچھا کام ہے یہ کوئی فراڈ وغیرہ نہیں ہے نہ ہی اس میں سے کوئی پیسہ لیتا ہے کچھ لیتا ہے کچھ نہیں
ہوں ہوں ہوں
کوئی بھی پیسہ بیچ میں نہیں مانگتے ہیں
اس کو خالی ٹین ٹین منٹس ہی ٹائم ہوتا ہے
ہاں ہاں ہاں
اچا ٹھیک ٹن ٹن منٹس تک
ف ہیں الیون تو یہ ٹھیک رہہتا ہے ٹین الیون کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں چلو پھر ہو گیا ٹائم ذرا مجھے اسکرین شاٹ اپنا بھیجو اسی گروپ پر اسکرین شارٹ اللہ حافظ
کیا